ہلو
اوکے
السلام علیکم بھائی جان
ہلو الی آ کیا
جی آ رہی ہے السلام علیکم ہلو
ہلو
جی جی ارے آپ فرمائیے کچھ
بس
جی
ہ آپ سنا
اور کچھ فرمائیے آپ کی آاز تھوڑی کٹ رہی ہے شاید ہلو ہلو ہلو
کیا ہوا
ارے آپ کی آواز تھوڑی کٹ رہی ہے
اور صحی ہے نا اب
ہاں اب ٹھیک آ رہی ہے ابھی ٹھیک آ رہی ہے
جی ب اس لیے میں ہراتا ہوں
جی جی اور فرمائیے کچھ
بڑی خیریت ہے
جی جی انشاء اللہ سب کچھ خیریت سے ہے
بائے تھے دیکھنے کے لیے
جی جی انشاء اللہ ہم بھی پکھانا کرنے کے لے آئے ہیں اور فرمائی ہے کچھ
اوکے جنا
کیسے ہیں آپ کے بیےگم جان اور بچے کیسے ہیں جی جی ابھی ویسے
اللہ کی د اللہ کی مہربانی ہے
جی تو کھیتوں میں کون سی فصل بوئی بوئی ہے ابھی آپ نے
ابھی تو ہم نے باجرہ بویا ہے
اور جو ڈھنچا ہوتا ہے نا وہ بھی کیا ہے ڈھینچا بھی کیا ہے
تو کیسی فصل ہے آپ کے یہاں پر
فصل بھی ٹھیک ٹھاک ہے ابھی تو فی الحال تو نکل رہی ہے ابھی تو چار پانچ دن ہوئے ہیں وہی ابھی تب تک یہ بارش ہو گئی آپ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے
جی انشاء اللہ ہماری طرف بھی تھی کیا کس کسی کا تو اچھی فصل ہے کسی کی کیا ہے کہ بہت ہی بری بھی ہے
انشاء اللہ جو پہلے بوئی تھی نا وہ تو ایک دم مست کھڑی ہے
جی جی وہی تو ہو پہ جی ہمارا بھی تھا لیکن ہم نے کیا ہے کہ وہ دوارہ سے اس کی بوائی کروا دینا پہلے والا اتنا اچھا نہیں تھا
اسی وجہ سے اجہان مرا م میرا ن میں نے بھی ایسے جتوا دیا کہیں کہیں تھے تھے پیڑ لیکن وہ اگر اب ہوتے نا تو اب تو خوب برابر سے ہو جاتا اچھے سے ہو جاتے وہ میں نے سوچا کہ ہر بار ہر بار فصل میں گھٹا ہوتا ہے سب کی بار واپس دوارا ٹرائی کیا جائے اب بار واپس سے بویا تھا
جی جی
تو اب کی اور بارش ہوگی ویسے نکلا بہت اچھا تھا ہو جائے گا تو اس میں اب کچھ پھر باقی بچیں گے ابھی تو اونچا اونچا سو چھ تھا نا وہ بچے گا پورا تو وہ بہت اچھا ہے ماشاء اللہ یہ ایک دم اچھا ہو جائے گا
ہاں وہ تو ہے ہی غریب کے لیے تو وسی ہے فصل ہی سارا ہوتی ہے انشاء اللہ ب اس میں بھی کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے کبھی وہ صحیح سے نہیں اگتی ہے کبھی بارش
کبھی کبھی کبھی خدا بھی بے رحم ہو جاتا ہے بھائی جان
جی جی وہی تو غریب کا ایک ہی سارہ ہوتا ہے
فصال وہ بھی سال وہ بھی چھین لی جاتی ہے کبھی کبھی تو پتا نہیں خدا کدا ہی کہاں چلا جاتا ہے کدا سوچ تا ہے کہ اور وارس ہونے دو
جی جی ایسے ہی کیا ہے کہ کبھی کبھار سرسوں کی فصل میں بھی ہو جاتا ہے برسوں کی فصل میں بھی کبھی صحیح سے اگ جاتی ہے کبھی نہیں اگتی ہے
ہاں وہ تو ہے ہی نا
جی اور ماشاء اللہ فرمائیے آپ کیا کر رہے ہیں ابھی کہاں پر کیا اسٹڈی وغیرہ کیا کرتے ہیں آپ
کچھ نہیں فی الحال تو ای چل رہی ہے
جی جی
ایے سیکنڈ سیمسٹر کے ایگزام ہوں گے بھائی فیس تو بڑی ہے تمہیں پتتا ہے
جی
دس بجان میں یہ بول رہا ہوں
جی
یہ مجھے ایک مشورہ چاہیے کہ وہ ہے نا سیٹی زیادہ بیسٹ ہے یا یو جی سی
میرے حساب سے اگر راجستھان میں اگر آپ کچھ بھی تیاری کر رہے ہیں ان شاء اللہ سرکاری نوکری کے لیے تو سی ٹی بیسٹ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں مطلب کالج میں لیکچرار کی پوسٹ پہ جاؤں تو پھر آج آپ کے لیے نیٹ یو جی سی نیٹ صی ہے
اچھا وہ اور جو ایک بار آپ ٹرائی کر سکتے ہو کہ میرا او ٹی آر ہو رکھا ہے کہ نہیں
انشاء اللہ وہ تو میں آپ کو دیکھ کر بتا دوں گا
ہم تو بھیا میں آج آؤں گا تمہاری شاپ پر وسٹ کرنے کے لیے تو دیکھ لینا ہے نا
جی جی انشاء اللہ بالکل آئیں آئیے آپ جی باقی کبھی کبھی کیائے گے بارش بہت تیز ہو جاتی ہے نا تو بہت دقت ہوتی ہے
ہاں فبو تو بہت زیادہ ہوتی ہے بھائی جان کیا کریں ا قدرت کا کھیل ہے خدا کا کر اسمائے جو ہوگا سو دیکھا جائے گا
ہاں وہ تو ہے اس میں ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے نا
ہاں
اور فرمائیے بس
بس گھوم رہے ہیں خدا کے بچوں میں ہوئے راستوں پر جو چاہتا ہے خدا کر جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے کدا کرتا ہے وہی ہوتا ہے ہمارے کرنے سے کیا
جی جی وہ تو ہے ہی
ہاں
ختا کی مہربانی ہے بس
وہی یہ جو ہے ایک خدا آخری اور پہلا اور آخری یہ ہی شبد رہتا ہے خدا خدا کے سب آپ کو چاہیے نہیں دنیا میں
جی جی ویسے آپ نے ابھی یہ وہ دلی پروٹیسٹ کے بارے میں سنا ہے کہ بی جے پی جنتر منتر پہ جو کر رہے ہیں لوگ
ہاں جنتر منتر کا سن تو لیا ہے لیکن اس کی جو جو کریکٹ پوائنٹ ہے نا اس کا نہیں پتا ہے میرے کو
جی جی کیا ہے کہ اپنے جو تعلیم منسٹر ہیں وہ صحیح سے اپنی مسٹری نہیں سنبھال پا رہے ہیں
اچھا ہاں
تو اسٹوڈینٹ وہاں پر اس لیے اکٹھا ہو رہئے ہیں کہ یہ رجائن دیں کوئی اور منتری بنے
ہاں جو ٹھیک سے تعلیم سنبھال سکے
ہاں ان شاء اللہ اگر آپ سے کوئی کام نہیں ہو رہا ہے تو آپ اس کو چھوڑیے کوئی اور کرے گا
وہ تو ٹھیک ہے بھائی لیکن یہ جو کرسی کے وہ ہوتے ہیں نا کیا بولتے غلام وہ ان کو نا یہ بات حجم نہیں ہوتی ہے وہ بھل کتنا بھی غلط کرے لیکن وہ نہیں چاہتے کہ ہماری جگ کوئی اور بیٹھے کوئی اور سبھال سکے ہم اچھا نہیں کر پا رہا کوئی اور اچھا کر د یہ نہیں چاہتے وہوگ
ارے بھ جان کوئی کیوں ہی چھوڑے گا جب ان کو آرام سے پیسے مل رہے ہیں سب کچھ سویدھائیں مل رہی ہیں بڑھیا
ج
بڑھیاب بنگلے میں رہ رہے ہیں وہ کیوں ہی چھوڑیں گے کیا
آج کل آج کل یہ مناسب نہیں ہے کہ دیش کی ترقی ہو ملک ملک ہمارا آگے جائے یہ مناسب نہیں یہ مناسب ہے کہ کچھ بھی یہ جو بھی پٹو بس مجھے ہی ہو اور کسی کو نہیں ہو مجھے کسی سے کیا لینا میرا
ارے بی تو میں بول رہا ہوں کہ حجی ببو کہتے ہیں نا کہ اپنا کام بنتا باڑ میں جائے جنتا
ہاں
یہی ہو رہا ہے ہمارے ملک میں تو
ہاں چل رہے ہیں اور عوام بھی دیکھو ہماری عوام بھی کتنی پیاری ہے آواز نہیں اٹھاتی چاری
ارے ہماری اب ہم تو بس گونگی ہو چکی ہے ان کو کوئی مطلب نہیں ہے
ہاں
نہیں تو بس یہ ہے کہ پانچ کلو راست مل جاتا ہے نا بس اسی میں فری ہے وہ تو
ایسی پانچ کلو راشن کے چکر ہے نا کسی دن کو اپنی کڈنی تک بیچنی پڑے گی بھائی جان
بھائی جان میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے کے انگریزوں کو تو اتنی مشقت کرنی پڑی تھی اپنے دیش کو غلام بنانے کے لیے اگر آج کے ٹائم پہ آ جائے نا انگریز
یہ یہ تو نا سنو یہ تو بنا کیے بنا محنت کے ہی فھل مل گیا ان کو یہ تو یہ مان چلو آج آج کے انگریج ہو گو
جی جی وہی تو میں بول رہا ہوں کیونک آج کے ٹائم پہ نا ہمارے دیش میں بہت ہی زیادہ ہر کوئی بٹا ہوا ہے
ا یہ جو ہے نا اپنے دھرم کے دھرم کی آڈواں راجنیتی چل رہی ہے بھائییا آال سے
ہاں وہی تو آج کے ٹائم پہ ابھی آپ نے وہاں پر دلی پروٹیسٹ میں بھی دیکھا ہوگا وہاں پر کیا ہے کہ وہ آندولن کر رہے تھے آندولن تھا ان کے ان کا کہ جو تعلیم منسٹر ہیں ان کا کیا استعفہ چاہیے اگر وہ اپنا کام صحیح سے نہیں کر رہے ہر ایک پیپر لیک ہوئے جا رہا ہے تو وہاں پر کچھ رپورٹر پہنچ گئے تھے وہ کیا کرنے لگے وہاں پر ہندو مسلم اور بہت سے اتنے پاگل لوگ ہیں نا کہ انہیں پت ہی نہیں ہے یہ پروٹیسٹ صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے بس وہ کیا ہے کہ اپنے منتریوں کو بچانے کے لیے اتنے پاگل ہو گئے ہیں نہیں
ارے کچھ تو من کچھ تو بھائی جان می سا ان کے لیے کچھ اپنے پبلیکیشن کے لیے کر رہے ہیں زیادہ تر تر تھوڑے سی لائق اور ویوس کے لیے بس الال کون کے یہ نہیں پتا چل رہا ہے بھائی سر
کوئی جانور تھوڑے ہی آپ کے پاس دماغ تو ہے نا تو آپ یہ سوچیے کہ کل کو آ کا بچہ بھی کوئی پر دے گا اگر وہ پیپر لیک ہوگا تو آپ کو بھی کتنا برا لگے گا
رہا کیا بھائی ہر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ ہمیں کوئی مطلب نہیں ہمارا کیا ہے یہ اپنے سب اپنے اپنے بارے میں سوچ ابھی اگر یہ دوسروں کے بارے میں سوچنے لگ جائیں گے نا ملک کے بارے میں پوری عوام کے بارے میں سوچنے لگ جائ گے نا اب ان کو پتا چلے گا بھائی جان کی کیا ہے یہ تو وہی یہ تو وہی ہوا بھائی جان ایک کہاوت ہے نا کہ ادجل گگری جلکت جائے مطلب تھوڑا آدھا بھرا ہوا گھڑا ہمیشہ جلکتا ہی ہے ادھر ادھر ہلد ڈھلتا ہی ہے تو وہی چل رہا ہے ان کو ہی ارے تھوڑا اور گیان ہو جائے نا تب کہیں ٹھیک ٹھاک سے چلے گے یہ لوگ
ارے یہ کیا ہے کہ وہاں پر جیسے میں وہ آندولن دیکھ رہا تھا اس دن تو وہاں پر کیا ہے کہ کچھ بندے پہنچے تھے اے بی پی والے بجرنگ دل والے وشو ہندو پرشد یہ پہنچ گئے تھے ارے نہیں یہ ہم یہ آندولن بند کروا دیں گے ہم یہ آندولن میں اس کو مار دیں گے اس کو مار دیں گے ارے بھائی تم کبھی یہ تو دیکھو کہ وہ کر کس لیے رہے ہیں آندولن وہ کوئی اپنے اپنے ویکتیگت بھارت کے لیے نہیں کر رہے ہیں تم تمہارے جیسے تو ان کے پاس نوکر ہوں گے اتنا پیسہ ہے ان کے پاس پھر بھی وہ آندولن کر رہے ہیں کم سے کم بول رہے ہیں
تو تم سالو تمہارے تو دماغ ہی خراب ہو رکھا ہے
ہاں وہ تو ہے
جیسے ابھی کیا ہے کہ کالجوں میں جائیں گے یہ ہمارے اے بی پی والے بجرنگ دل والے سدس سچھتا ابھیان چلائیں گے ارے ہمارے دل میں جڑو اور یہ آپ کو کبھی بھی ایسی جگہ پہ آندولن نہیں کرتے ہوئے دکھیں گے کہ وہاں پر کوئی بھی دیش کا مدا ہو مان لیجے اتنا لے آ ہر کسی ہر کوئی پریشان ہے اب آپ سوچیے کہ پہلے جیسے سو روپئے سو روپئے لیٹر پیٹرول تھا ابھی میں آپ کو ایک ادہر دے رہا ہوں کہ مان لیجے سو روپے لیٹر میں ایک لیٹر پیٹرول آتا تھا ٹھیک ہے